وعلیکم وبرکاتہ السلام علیکم رحمۃ اللہ ورکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی اور سب خیرت سے
اللہ کا کرم میں
شکر الحمد للہ بھائی یہاں سب بڑے ہیں ا گھر کمی ابو بائی
امی ابو سب بھائی جان سب بڑھیا ہے آپ آپ کی دعا ہے بھائی جان
بھ جان دینے والا میرا اللہ ہے
جی بھائی جان اللہ کا اتنا جتنا سکر کرو گے اللہ تعالی اپن کو اتنا دے گا اپن لیتے سے لیتے تھک جائیں گے اور پرالا دیتا دیتا نہیں تھکے گا
جی بھائی جان کیونکہ اگر ہم ایمان سے بھٹکیں گے نہیں ہم ایمان میں رہیں گے تو ہم جو مانگیں گے وہ ملے گا اپنے کو
ملے گا بس اللہ کا جو حکم ہے پانچوں وقت کی نماز پڑھنا دین کی رکشا کرنا اور قرآن پھٹنا ایمان ایمان سے رہنا اور آرام کا آرام سے بچنا
جی بھائی جان ماشاء اللہ آپ نے بہت صحی فرمائی بات ہے تو بھائی جان میں آج آپ کو سی بتاتا ہوں جیسے کہ ابھی میں نے ابھی اپنے شاپ میں کیا کاانچ واچ لگا رکھا آگے فٹنگ کرا رکھی ہے تو وہ کیا میرے کو دھول مٹی پردوشن بہت فھیل رہا آج کل بھائی ج
بھول بل رہا ہے بھیا
جیسے کہ گھول مٹی تو ٹھیک ہے وجہ نارمل ہے پھر بھی لیکن پالوشن بہت پھی رہا ہے گاڑیوں کو ہو گ ہے یہ اپنے یہ ریپر پنیاں ہوتی ہیں نا پولیتن وغیرہ ہوتی ہے ان کا ہو گیا بھائی جان
جی
تو بھائی جانینی پردوشن بہت پھیل رہا آج کل
جی
تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی کچھ لوگ ہوتے جو اپنی ریپروں کو روڈ و پھینک دیتے ہیں ندی نالوں میں پھینک دیتے ہیں آپ
یاں ڈفرس کچرا گھر کا کچرا مرے بیچوئے
جی جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایں تو یہ کیا نالیوں میں پھینک دیتے ہیں کبھی ندیوں میں پھینک دیتے ہیں کبھی ڈیم میں پھینک دیتے جن میں ہم نہاتے ہیں جانور پانی پیتے ہیں بھائی ہم ان میں
جی وہ پانی کو دشت ہو جاتا ہے اس سے
جی بھائی پانی پر وہ دشت ہو جاتا وہ اس میں کیمیکل مکس ہو جات ہے کیونکہ ہم الگ الگ چیزیں پھینکتے ہیں کوئی دوائی بھی پھییکتا ہے کوئی گندی چیزیں پھینکتا ہے کوئی پتاہ نہیں کیا کیا پھینکتا ہے
جی
اس سے پانی کیا خراب ہو جاتا ہے بھائی جان کیمیکل میں گھل جات ہے وہ پورا اب خدا نہ کہا تو اگر ہم کبھی کبھی نہے بھیاتے ہیں ڈیم میں یا ندیوں میں تو وہ پانی ہمارے منہ میں بھی جاتا ہے بھائی جان
جاتا ہی
تو وجہ اس سے کیا ہوگا جیسے کہ ہم ہیں تو ہم تھوڑا بہت سمھ بھی لیں گے لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اپنے سھ جاتے وہ نہیں سمجھ پاتے ان کو کیا تھوڑی پروابلم ہو جاتی ان وجہ سے
وہ کمزور ہوتے ہیں ان کی اتنی وہ چمتا نہیں ہوتی ہے
جی بھائی ج وہی تو کہہ رہا ہوں میں بات ابھی پردوشن کا اتنا فھیل رہا ہے لوگ باغ اتنے لالچی ہو چکی ہے کہ بائی کچھ چیزیں کھا کبھی روڈ پر پھییک دیتے جسے آ نے دیکھا ہوگاپ کبھی اسٹیشن پہ گئے ہوں گے تو وہاں پہ آپ نے کت بھی یہ ریپر دیکھی ہوگی پولیتن وغیرہ دیکھی
پلی تین مگلی کے چھلکے کیلے کے چھلکے
بھائی جان جی جی بھائی جان یہ کیا دھیان نہیں دیتے بھائی جان ابھی آپ کو پت ہے کہ بھائی اپنے لیے امپورٹینٹ کیا چیز ہے اس دنیا میں بھی ایک تو ج جینے کے لیے ایک تو پانی ہے ایک آکسیجن ہے
آکسیجن
ٹھیک ہے بھائی جان پانی توپ کو پتا ہی کیا ہے آکسیجن بھی پتا ہے آپ کو کیا ہے
جی
تو اگر بھائی جان جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو ہی پیپروں کو پیوں کو گندی چیزوں کو دوائییا گوولوں کو پولیتن وغیرہ کو اگر ہم ندی نالوں میں پھینکے گئے ہیں تو پانی خراب ہوگا پھر ہمارے پینے لائق کہاں سے بچےا پانی بھائی جان اور رہی بات تو آکسیجن کی تو میں جی بھائی جو میری بات سنیے جی جی جی جی بھائی جیسے کہ آپ کو پتتا ہے کہ آکسیجن کہاں سے ملتا ہے ہمیں پ پیڑوں سے ملتا ہے تو بھائی ج نا آج کل کیا کرے لوگ بھگ پیڑ کاٹ رہے بہت سارے جیسے کہ ابھی کسی کو ایک پیڑ کاٹنے کی ضرورت ہے نا کہ ایک گھر بنانے ہیں وہاںپ پ تو ایک ہی پیڑ کاٹنے کیضرورت ہے تو ایک تو نہیں کاٹ رہ دس بارہ پیڑ ایک ساتھ ہی
ایک ساتھ کہاتتے ہیں اور گیلے گیلے سکھ سکے سکے کا چھوڑ کے گیلے فیڈ بھی کاٹ رہے ہیں
ہاں ب سکی سکی کو چوڑ رہے ہیں جب ا آکسیجن نہیں دےا رہا تو کوئی دقت نہیں اس کو پانی ڈال دو اگر پانی ڈالنے کے بعد بھی وہ نیا نہیں آ رہا ہے تو اس کو کاٹ دو وہ لکڑی استعمال ہوگی پر بھائی جان جو تازہ ہے نا
ان کو ن
تازہ ہے ان کو نہیں کاٹنا چاہیے وہ ان کو بھی کاٹ رہے ہیں جیسے آ کو پتہ ہے ان کا بہت فائدے ہے ان کے بہت بینیفٹ ہے ان کا جیسے کہ اپنے کو آکسیجن دیتے ہی ہے اپنے کو پھل فروٹ بھی دیتے ہیں اپنے کو چھاؤں بھی دتے چھاؤں یعنی کہ اپن سوتے ہیں نا چھائی دیتے ہیں اپنے کو تو بھائی وہ بھی دیتے ہیں اپنے کو ٹھنڈی ٹنڈی تاز تازہا ہوا دی ہے اپنے کو آکسیجن دیتا ہےھائی ج کیا کچھ نہیں دیتے فیڈ اپنے کو سب چیز دیتے اپنے جینے کے لیے ساری چیزیں دیتے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم نہے ہیں تو ہمیں ایک بالٹی پانی نہاتتے ہیں
ایک بالٹی پانی نہتی لوگ پانچ پانچ بالٹی چ وہ ٹپاتا ہے نا نانی کہا آپ نے دیکھا ہے کیا پورا انسان اس میں تو اتنا پانی کیوں بگانا ہے یار دس دس لوگوں کا پانی ہے وہ
جی بھائی جی بھن آپ گاؤں سے ہو یا پھر شہر سے ہو آپ
شیر سے ہوں میں تو
سر سے ہو بھائی جان آپ تو بھائی جان آپ نے دیکھا ہوا کہ کہ ب شہر والے کیا کرتے ہیں دو بالٹو پانی سے نہاتے اور پانی ویسٹ بھی جاتا ہے بہت سارا
بہت سارا را
تو بھائی جیسے ہم گاؤں والے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہم ن نہاتے ہیں نا تو ایک چھوٹی سی نی کھود دیتے ہیں جو پیڑوں کے اندر جات ہے اگر ہمارا پانی زیادہ بھی ہم یوز کر رہے نا ویسٹ ب ہو رہا ہے نا تو وہ پانی نالی کے ذریع پیڑ پودوں میں پ پیڑ پودھوکا ہمارا بھائی جان تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیڑ پودے سے آکسیجن میں ملتی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ملتی ہے ایک پیڑ اگانے کےے ہمیں کتنے مہینے چاہے بھائی جان آپ کو نالج ہوگی تھوڑی بہت
کم سے کم دو سال چاہیے
دو سال کم سے کم بارہ مہینے چاہیے بھائی جان تو اگر ہم بارہ پودے اگائیں گے تو ایک ایک ایک سال میں کم سے کم بارہ پودے اگائیں گے لیکن بہ کاٹنے میں سیکنڈ لگتے ہیں
سیکنڈ لگتے ہیں ایک سال کی محنت ایک سیکنڈ میں ختم
جی بھائی جان ابھی وہ ہم کو کیا کچھ نہیں دیتے بھائی جان ہم کو وہ پھل دیتے
پھل دیتے ہیں لکڑی لکڑی ملتی ہے آکسیجن ملتی ہیں بارش کرنے میں سہایتا ملتی ہے چھایا ملتی ہے
جی ب جن ماشا اللہ ماشء اللہ بول
اگر اپن ایک ایک ایک پیڈ اگائیں گے اس سے جتنے جیووں کو کھانا مل رہا ہے چھایا مل رہی ہے تو اس کا سب کا سوباب اپن کو آئے گا اور پیٹ رہے گا جب تک آئے گا ملنے کے بعد بھی اس کا سباؤ اپنے پاس آئے گا نینی اتنی پجی لیتے ہیں پیڑ اگانے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائے بھائی جان جیسے کہ آپ کو پتتا ہے بھائی جان کی ہم گاؤں والے ہیں تو ہم کیا نارمل چیزیں بنا ملاوٹ کی چیزیں کھانے یوز کریں گے ہم ہم ملاوی چیزیں بہت کم کھاتی جیے آپ کو پتا ہے کہ ابھی کیمیکل بہت آ رہے ہیں پروڈکٹ میں تیل میں تیل میں کسی چیزوں میں
سیب نکلی بنانا نکلی چاول
ہاں تو بھیا اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں گاؤں والے ہم خود ہی اگاتے ہیں ان کو جیسے بنانا ہوگا گیا پپیتا ہو گیا انار ہو گ کیلے ہو گئے بہت ساری چیزیں بھائی ج جیس کہ مطلب کہ جتنے بھی پل فروٹ ہے ن ہم سارے اگاتے ہیں جس میں سے ب سب جو ہم اپنے کھانے کے لیے سبزی یوز کرتے ہیں نا ہم وہ بھی اگاتے ہیں جیسے آلو بھنڈی گوب
آرگینک آرگینک فارمنگ کرتے ہو مطلب آپ
ہم کھیتی بھی کرتے ہیں بھائی جان تو وہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے کھانے کے لیے تو ہم رکھ لیتے ہیں جو بای بچتا ہے نا ہم بیچ دیتے ہیں تاکہ کوئی اور بھی اچھا اچھی ہری سبزیاں کھ پائے
جی جس میں کیمیکل نہیں ہو
جس میں کیمیکل نہ ہو تو بھائی جان ہماری تو یہی یہ چیز ہے
ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو ایسا کام سبھی کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے ای سا کام ج ججک اللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا یہ تو
شکریہ بھائی جان شکریہ اللہ کا کرو ہے بھائی جان کی ہم اتنا تو کر رہے ہیں
جی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے سلام کرنے کی
امین سما امین بھ جان ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی ہےپ نے تو بھائیان مے یہی کہنا ہے کہ جس اتنا ہو سک آپ لووں کو ایک تو پیڑ کاٹنا بند کرو اور آپ پانی جو ویسٹ کرتے ہو نا ان کو کیا کم یوز کرو پانی کو ایک مان لو آپ نے آنے والی پیڑھی کو پانی نصیب نہ ہو خدا نہ کہاستہ پھر کیا کرو گے آپ لوگ وہ تو آپ کو ہی کوسیں گے نا کہ ہمارے بھی جو پوروج تھے انہوں نے سارا پانی برباد کر دیا
جی
ابھی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو در دس بالٹی سے تب بھی صبر نہیں آتا ان کے پانی سے نہے سے
نہیں آ ڈھولتے ہیں کار دھوتے ہیں نا کار پورا پائپ لے کے بیٹھ جاتا آدھے گھنٹے تک پانی پاتے ہیں
تو بھائی جان اگر آپ کو آپ کو معلوم ہے کہ کسی کسی کو پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا بھائی جان کوئی اورورت آدمی بچہ اپنے سر پہ مٹکی لے کے یا کچھ لے کے دو دو کلو میٹرک چار چار کلو میٹر کوئی تو اپنی گاڑی بائک لے کے دس دس کلو میٹر دور سے پانی لا رہا ہے بھائی جان
پانی لا وہ بھی پنے کاا
وہ بھی پینے کاا تو بھائی جان یہ اپنے ان کے پاس پانی نہیں آ رہا تو اس میں کس کی غلطی ہے
اس میں اپنے لوگوں کی غلطی ہے
اپنی غلط ہے بائزنس میں کیک ہم پانی کو ویسٹ کر رہے ہیں پہلی چیز پانی کو ہم ویسٹ کر ہے دوسری چیز ہم جیسے ندی نالے ہوتے ہیں تو ان میں ہم پولیتھین وغیرہ الگ الگ چیزیں دوائی ہے کچھ کیمیکل وغیرہ پھینک رہے ہیں اب بھائی ان کو جانور بھی پیتے ہیں ماشء اللہ بہت اچھی بات بولی بائی توانی خر ہو گایظاہر سیات تو اس سے کیا ہوگا جانور بھی پانی پیتے ہیں اس میں اب جانور بھی پانی پیتے ہیں تو ان کی طبیعت بھی خراب ہوگی وہ کیا ہے وہ بس بول تو نہیںپاتے پائی جان اور سا کام کر پاتے وہ
کرواتے ہیں
اپنے جیسے اٹ اپنے جیسے چل سکتے ہیں وہ اپنے جیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے جیسے سانس لے سکتے ہیں وہ
تو بس بھائیین وہ بول تو نہیں سکتے بقی سب کچھ کر سکتے وہ وہ کیا سو نہیں سکتے کیا اپنے جیسے
چھو سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں اپن جی سے
بس وہ ایک ہی چیز نہیںک کر پاتے بھائی جان بول نہیں سکتے بےچارے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہاں یہ تھوڑی اس کا مطلب کہ بے زبان جانور کو آپ پانی پلا رہے ہو غلط تو بھ جان وہ بھی تو اس کے شکار ہوں گے نا خدا ن کااش اگر ہم ریپر پنک ان کے منہ میں چل جاتے
پانی میں رہنے والے جیو جنتو پیڑ پودوں سب کو نقصان ہوتا ہے سب چیز جو اپن کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے
جی بھائین فرمائیے فرمائیے
جو ہے نا ندی نالوں میں فیکٹری کا پانی نہیں چھوڑنا چاہیے کچرا نہیں پھیننا چاہیے مرے ہوئے پشو جانور مکھلوں کی ن بکنی چاہیے
درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے
جی بھائی جناب نے بالکل صحیح فرمایا
سرمائی یہ بائی جانا اور بتائیے آپ اس کو روکنے کے لیے کرناچاہیے
اپ اس کو روکنے کے لیے پیڑوں کو نہیں کاٹیں گے پانی کو برباد نہیں کریں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے جو نل چلو نہیں چھوٹیں گے ٹوٹے پانی کے پائپ کی مرمت کریں گے کا پانی ندیوں میں نہیں چھوڑیں گے
ماشاء اللہ ماشء اللہ بھ بہت اچھی بات بولی آپ نے اور جیسے یہ بہت پدوشن پھیل رہا تھا ان کو روکنے کے لیے کچھ آپ کو پاس بات ہے بتانے کے لیے
جی بھائی جان پالوشن کو روکنے کے لیے سرکار کو یوجناائیں بنانی چاہیے نہیں نہیں اور ہمیں بھی سترک رہنا چاہیے پردیوشن نہیں کرنا چاہیے
ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی بھائی ج آپ نے آپ بات سن کے دل خوش ہو گیا
جی مجھے بھی آپ کہ آپ سے بہت ساری جانکاری ملی ہے ان شاء اللہ یہ جانکاری آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا آپ سے بات کرتے بہت اچھا لگا خد حافظ بھائی جان
خدل حافظ بھائی جان